ہلو
وعلیکم اسلام
وعلیکم اسلام کیسی ہیں آپ
خیریت سے ہیں آپ بتائیے
بس بس بس سب خیر و خیریت سے ہیں اور بتائیے آپا گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے
ہاں جی اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے ہے
اور بچے امی ابو سب ٹھیک ہیں
ہاں جی سب سب ٹھیک ہے سب خیریت سے
اور کیا کرے میں تو کہہ رہی آپا کا تو مجھے فون نہیں آیا کئی دن سے میں ذرا کال کر کے کہ دیکھو ایسی کیسی کام کتنی مصروف ہو رکھی ہیں کام میں جو یاد ہی نہ رہی ہے میں نے کہ کال کر کے دیکھتی ہوں آپا کو کیا چل رہا ہے آج کل کہاں
ارے بس بزی تھا ہے آج کل یہ کہ تھوڑا یہ سوشل میڈیا پہ زیادہ لگے رہتے آج اتنا زیادہ چل رہا ہے کیا اسی کا زیادہ ہو ہے کہ تھوڑا ٹائم مل جاتا تھوڑا ٹائم ملتا ہے تو اس فون ہاتھ میں لیا تو یہی ایک سوشل میڈیا پہ اپنا جو ٹائم ملتا ہے اسی چل جاتا ہے کہ یہ خبر دنیا یہ کھول کے دیکھ لیا انسٹاگرام چلا لیا یہ چلا لیا یہ دیکھ لیا
بالکل بالکل یہ تو صحیح کہا آپا آپ نے میں تو کہہ رہی تھی آپ بہت ایکٹو رہتی ہیں انسٹاگرام پہ ا یہ تو بڑی اچھی بات ہے ویسے آپ صیح جتا ہے
ہاں پتا سب کا چلتا رہ ایک دوسرا کی جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں وہ سب مل جاتی ہیں اور تھوڑا اپنا منورنجن سبھی ہو جاتا ہے ویسے تو دیکھو ویسے تو باجی ہم گھر سے باہر کہیں نکلتے نہیں خبر ہے وہ مل جاتی ہیں اپنا اور دیکھو آج کل تو اتنا اچھا ہے کہ جیسے کچھ بنانا ہو کچھ نیا سیکھنا ہو نئی تعلیم لینی ہو سب سب چیز مل جاتی ہے سوشل میڈیا پ
یہ تو صحیح کہا آپا آپ نے دیکھیے ہو آج کل تو لوگ بعد ارنینگ کر رہے ہیں بتاؤ ہے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے انسٹا پہ ویڈیو اپنا کنٹیکٹ بنا کے اور اس پہ دیکھلو ایف ڈپہ چھوٹی چھوٹی کلپس بلوکنگ کر کر کے کتنی اچھی ارننگ ہو رہی ہے
جی آپ وشواس نہیں کرو گی کہ میرے بھائی جان ہیں پورا دن گھر پہ ہی رہتے ہیں ویسے دیکھو مانو تو لیکن انکم اتنی اچھی ہے ان کی یہی یہی کر تے سوشل میڈیا پہ اپنا انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ اپنا چینل بنایا ہوا ہے اسی پہ اپنا ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں
انشاء اللہ یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے یہی تو ہے آج کل کے بچوں کا دیکھو آپ ہیں کچھ دیک مہیلاے امر دراز مہیلاے ہیں پردہ نشی مہیلایں ہیں وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی تو آپ دیکھو میرے ہمارے یہاں پہ تو ایسے ہی ہوا نا پردہ نشی مہیلائیں باہر نہیں جاتی ہیں تو انہوں نے کیا کر رکھا ہے اپنا یو ٹیوب پہ واٹس ایپ پہ اکاؤنٹ بنا رکھا ہیں اب اس سے کیا ہے کہ ان کو نا ہنر مندی بڑی پسند ہے ان کو اتنا ہنر ہے کڑھائی بھونائی اب میں کچھ کہ اتنا مطلب دوپٹے کڑھائی کرنا ساڑیاں کڑھائی کرنا کرتے کڑھائی کرنا تو آپا انہوں نے گھر سے کام ڈالا ہے ماشاء اللہ اتنا اچھا کام چلائے اتنی خیر و خریت رہی اللہ کی اتنا ان پہ وہ رہا ان کا رحم و کرم کے اچھا چل گیا ان کا تو بڑی خوش ہوتی ہے کہتی ہیں دیکھو میں نے کہاں سے شروع کیا اور آج میرے دیک مطلب انہوں نے ک ٹائپ کا کھول لیا میں کہ یہ تو آپا بڑا ہی اچھا کیا آپ نے اچھی بات ہے یہ جس کو فائدہ مل جائے سوشل میڈیا کا کچھ ہی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ فائدے کے لیے جاتے ہیں ورنہ کچھ لوگ تو الٹا سیدھا کام کی کر رہے ہیں
بس اس چیز کو مت پوچھو باجی اس چیز کو دیکھ کے تو اتنا ڈر لگتا ہے کیا میرے بچے بھی ابو بھی سب ڈانٹتے رہتے ہیں کبھی کبھی کے تو پورا دن فون پہ رہتی ہے یہ سمجھو کہ انسٹاگرام پہ بھی لوگوں نے اتنے ایسے ایسے اکاؤنٹ بنا رکھے کیونکی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ اپنی جانکار ویسے ہوں گے اور غلط غلط لوگ جڑے رہتے ہیں اس سے بھی غلط غلط خبریں پھیلا دیتے ہیں ان چیزوں سے بھی ڈر لگتا ہے
تبھی تو کہتے ہیں کی کیا کہتے ہیں ان سوشل میڈیا پہ سوںچ سمجھ کے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں اس کو تو آپ اپنی آئیڈیو میں لو ہی مت آ پا ہیں اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ایک دوسرے کے ملکوں میں جھگڑے کرا دیتے ہیں الٹی سیدھی خبریں چھاپ دیتے ہیں اسی پہ وہاں کچھ بیٹھے ہوئے بیوقوف بندے آپس میں لگڑ جگڑ جاتے ہیں ان چیزوں میں
تبھی تو ڈر بھی لگتا ہے میرے کو تو ابو چلاتے ہیں کہتے ہیں کی میں اس لیے میں اپنے فوٹو کوئی چیز میں نہیں ڈالتی میں تو باجی بس یہی دیکھتی ہوں جیسے کچھ کھانا بنانا ہے اب دیکھو کڑھائی کو لے کے کر بھی نہیں نچتی ہیں اتنی اچھی اچھی بتائی جاتی ہیں تو میرا بھی ایسا من کرتا ہے کہ میں بھی اپنا ایک پڑھائی کا میرے کو بھی شوق ہے تھوڑا بہت کڑھائی کرنے کا تو میرے کویہ بھی لگ رہا ہے کہ
بناؤ آپ کرو دیکھو جو ہنر آپ کو اللہ تعالی نے دیا ہے اللہ پاک نے آپ کو جن اچھی اچھی ان سے ہنروں سے نوازہ ہے وہ چیزیں آپ کو باہر نکالنی چاہیے
ہاں تو اب
کچھ دیکھ کم پیسے بھی اتے ہیں اور ویسے بھی نالج بڑھتی ہے اپنا بھی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں کو پیچھے کو نہیں ہٹنا چاہیے
یہ تو آپ صحیح کر رہے باجی یہ چیز دیکھ کے تو جب سب کو دیکھتی ہوں تو لگتا کرنا چاہیے اور باجی جب ان کے دنیا بھر کے جو یہ الٹے سیدھے لوگوں کے ان کے سب چیز دیکھلیتی ہو نا تو سب ابو یہ کہتے ہیکہ فیک ہے یہاں ایسی خبر آ گئی اس کا ایسا ہو گیا انہیں دیکھ کے باجی تھوڑا سہ ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کچھ غلط ہی ہو جائے اور آپ کو تو پتا ہی ہے کہ تھوڑی سی بھی بھول چوک ہو گئی نا تو ہمارے تو ابو ہمیں کھاہی جاینگے
نہ نہ یہ تو دیکھو آپا ہماری قوم میں تو آپ کو بھی پتا ہے مجھ یہ بھی پتا ہے اب آپ سے کیا چھپانا ہماری قوم میں تو مہیلؤں کو باہر جانے کی گھر سے قدم باہر رکھنے کی بالکل بھی پرمیشن نہیں ہوتی ہے وہ تو آج کا سمے ہوگا کچھ لوگ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں تو اپنے بیٹیوں کو بچوں کو باہر نکال رہے ہیں ورنہ آپ کو نہ پتا ہماری امیاں نہ بتاتی اپا خالا بتاتی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کو گھر سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی تم لوگوں کو تو آج پھر بھی بہت ساری فریڈم ہے تو آپا ہم لوگوں کو ویسے بھی اور بھی قدم بڑا چھان چھان کے رکھنا پڑتا ہے کہیں کچھ اللہ کی اس سے کہیں کچھ غلطی ہو گئی تو ہمیں تو ہمارے گھر کے جینے نہ دے
اسی لیے تو باجی تھوڑا ڈر لگتا ہے من تو بہت کرتا ہے کہ کچھ نیا سیکھو کچھ نیا کرو پر آج کل اتنا ڈر لگتا ہے کہ پھر خبروں سے سب سے ایسا نہ ہو کہیں کچھ چوک ہو جائے تو ہمارے تو بھائی جان بھی ہمیں کھا جائے ہمارے ابو جان بھی ہمیں کھا جائے
یہ تو ہے یہ تو آپ نے صحیح کہا اس بات سے تو میں آپ کی سہمت ہوں آپا ابھائی میں تو پھر بھی دیکھو میں تو آپ کو یہ کہوں گی آپ نا اپنا نمبر نہ لگا اپنے شوہر کا نمبر لگائیں یا آپ اپنے بھائی جان یا آپ ابو کسی اور کا نمبر لگا کے گروپ بنا کے اپنا کام ضرور اسٹارٹ کریں چھوٹا چھوٹا سا بھیے اسٹارٹ کرو گی تو آپ ایک دن دیکھنا اپنا اللہ کی کرپا ضرور ہوگی
ہاں اسی لیے میں نے سوچا تھا بھگی بھگی سے اسی بارے میں بات کروں گی تو آپ میرے کو تھوڑا یہ ہی صلاح دے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں
نہ نہ آپا آپ ضرور کرو چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھو جب تک ہم قدم نہیں ہوتے اٹھاتے ہیں تب تک اس چیز کا کیسے بڑھے گا اور میں تو کہہ رہی ہوں آپ اپنے شوہر کا نمبر لگا دو ان کو بھی کوئی دکت نہ ہوگی آپ کو بھی کوئی دکت نہیں ہے آپ کا کام چل جائے گا کال وس میسج ویسج آئیں گے وہ آپ اٹینڈ کرتی رہنا اور کرو میں تو کہہ رہی ہوں جب آپ کو جب یہ لگے کہ زیادہ اچھا خوب چل گیا سینٹر بن گیا اور بہت سی ایسی دیکھو ہمارے اس قوم میں لڑکیاں ہیں جو باہر نہیں جا پاتی ہیں وہ ویڈیوز دیکھ کہ کم سے کم کچھ سیکھ تو سکتی ہیں بچاری کسی کا تو پلایا کسی کا تو بھلا ہو
کہ جیسے سب کو میں دیکھتی ہوں کڑھائی کرتے ہوئے تو ایسی تو کڑھائی میں بھی اپنے گھر پہ کر لی تی ہوں تو میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ کام تو ہم پھر بھی کر رہے ہیں دیکھو گا باجی آپ سے تو کچھ چھپا ہے ہی نہیں کڑھ ہمارا تو کام ہی ہے کڑھائی سے تو دیکھ کو کتنا سب کچھ ہوتا ہے سارا دکان تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے تو اپنا کڑھائی کرنے لگ جاتے ہیں تو کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اس کڑھائی کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لو اور ایسے چھوٹے چھوٹے اس میں کلپ ڈالنے شروع کرو اپنا چینل بنا کے
آپ کرو آپا میں تو آپ کے اس چیز سے بڑی پریرت ہوئی اور میں تو کہہ رہی ہوں جو لڑکیاں باہر نہیں جا سکتی بچاری ہے نا جو پیسے نہیں دے سکتی یہ نہیں کر سکتی کم سے کم وہ فری میں سیکھ تو جائےیں ان کے بھی آگے کو کچھ کام آئے یہ والا تو مجھے آپ کا بڑا ہی اچھا لگا آئیڈیا آج بات کرنا آپ بچوں کے ابو آئے ان سے بات کرنا دیکھو ان کی کیا صلاح کیونکہ ہم لوگوں کو بھی شوہر کی صلاح سب سے پہلے لینی پڑتی ہے اور
یہ تو ہے تبھی تو وہ اسی لیے تو تھوڑا ڈر سا لگتا ہے کہ میں شوہر کو بھی یہ چیز اتنی پسند نہیں ہے انہیں آپ تو آپ تو جانتے ہیں دیکھو ہمارے اس میں سب یہی سوچتے ہیں کہ پردے میں رہ باہر نہ جائیں کوئی دیکھے نہا کوئی وہ نہ کرے اسی چیز کو ڈر لگتے شوہر تھوڑا یہ رہتے ہیں
تو میں تو یہی کہونگی آپا ان سے دیکھو آج آ جائیں نا تو پیار محبت سے سکون سے جا کے بات کریں ان سے پوچھیں ان سے کہیں کہ میں نا اپنی ویسے ویڈیو نہ بناؤں گی میں اپنے ہاتھوں کے دوارا جو یہ کڑھائیاں میں کر رہی ہوں یہ جو میں کر رہی ہوں انہیں ان کی ویڈیو ایڈٹ کر کے لگاؤں گی دیکھو کیا پتتا رضا مند ہو جائیں
ہاں پہلے تو میں اس بار نا امی سے بات کروں گی اگر پہلے تو امی راضی ہو جائیں گی تو شوہر کو ابھی راضی کر دیں گے
ہاں یہ تو آپ نے صحی کہا آپا دیکھو وہی بات ہے دیکھو جب کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو قدم تو آپکا کسی چیز کے لیے اٹھانا ہی پڑتا ہے گھر میں بیٹھے نہیں کچھ ہو پاتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہم لوگوں کو کرنا ہی پڑتا ہے
کر نہیں پڑ
پرمیشن نہیں ہوتی تو گھر میں ہی بیٹھ کے کچھ تو ایسا کر لے جو تھوڑی بہت ارننگ ہو
ہاں اسی لیے تو یہ سوشل میڈیا کے تھرو میرے کو تھوڑا لگتا ہے کہ دیکھو زیادہ ہی نہیں تو کہیں نہ تو کم سے کم یوٹیوب پہ ہی اپنا چینل بنا کے اپنی کڑھائی کی ویڈیو اس میں اپلوڈ کر لیں اب کم یہ ہے کہ ہم چل آتے تو دیکھو سوشل میڈیا پہ تو ہم پھر بھی رہتے ہیں یہاں تھوڑا سا کام فری ہو جاتا ہے تھوڑے سے لیٹ تھوڑا سا آرام کرتے ہیں وہیں دیکھ کے بیٹھ کے انسٹاگرام اور یوٹیوب بھی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں
بالکل چلو آپا میں آپ کو کروں گی آج آپ بات کرو اور مجھے بتانا ضرور ٹھیک ہے
ٹھیک ہے باجی ٹھیک خدا حافظ